السلام
وعلیکم السلام شہرہ کیا حال ہے ٹھیک ہو
س ن آب ٹھیک ہے اچھا ہامیری جان اچھا صاب ٹھیک
میں بھی ٹھیک آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی وہ آج ادریا اس کے فادر کو کل آٹھ بجے میٹنگ ہےمیں نے اب اس کو کو بولا جاؤ آپ گھر اس نے بولا میں کپڑے لاؤں گا تو میں نے بولا پھر آپ بھی آنا ادھر بولا ٹھیک ہے ہ میں نے ابھی ایک کلر کا ایک پیکٹ لایا
ہاں
اس کو وہی دیا وہ کھیل رہی ہیں اس کے ساتھ اب اسی میں بزی رکھ تی ہو اس کو بچاری کلرس ولرس کیا کھیلتی ہے مما گئی ہے یہاں اس کے میرے جو دا نانو تھے نا
ہاں ہاں
اس کے کزن بردر کی ڈیتھ ہو گئی ہے نجور نگر میں
اچا ٹیک
پھر پاپا جلدی آئے تو میں نے بولا کرو آجی کام یہ فنش وہی سے مت گئے ہیں شاید وہ صوفیا کو بھی خبر وہ گھر آئی ہے نا
ہاں ہاں وہ بول رہے تھے روبی
میں نے بولا کرو یہ دونوں کام وہیں سے ختم
روبی بول رہی تھی مجھے اور بو رہی تھی وہ اذہان میرے بغیر رہتا ہی نہیں ہے
ہاں وہ بول رہے میں اس کی ماں ہوں میرے ساتھ شوتا ہے میرے ٹائم میں مش وہ فون بھی بھول جاتا ہے مجھے بھی بولی پرسوں
ہاں مجھے بھی بول رہی تھی مجھے بول رہی تھی کب جانا ہے گھر رخسان ادری بیٹھے گی اس کو گھر جانا ہے میں نے بولا ہاں وہ فی الحال بیمار ہے اس کو بلڈ بھی کام نکلا ہے اس کو ریسٹ ہے فی الحال اسی لیے ادھر ہی ہے
ہاں بسمہ والا بسمہ کون کو پتاہ نہیں ہے
ہاں
بسما کا ان کا پتا
نہیں میں نے آپ وہ آپ کا پوچھنے سے
ہ اس کی اس کو یہی عادت ہے نا پوچھنے کی
میں نے بولا وہ بہت باری ہے اور اس کو بلڈ کم نکلا ڈاکٹر نے بولا فی الحال ریسٹ کرو تبھی وہ ادھر ہی ہے بولا اچھ
ان کو مت پوچے گھر جانا ہے کپ جانا ہے کیا جانا ہے
بول رہی تھی نا کب جا ہے میں نے بولا نیکسٹ ویک مجھے اچھا اچھا پیار لے کے آئے میں نے بولا نہیں وہ سنڈے کو شاید آئیں گے بول رہی ہے اچھا اچھا مجھے لگا ہم نے کچھ کھایا نہیں کیک ویک نہیں پہنچا ادھر میں نے بولا اچھا ٹھیک ہاں بولا مجھے میں نے کچھ اور ہی سنا تھا رخسان کا دوومس کیا سنا تھا تم نے میں نے بولا نہیں اس کو ریسٹ لکھا ہے ڈاکٹر نے اور اس کو بلڈ پرس بہت کم نکلا تو اس لیے وہ گھر پہ ریسٹ کے لیے بیٹھی ہے بولا اچھا اچھا اچھا
اپنی بات پوچھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے
سیریسلی ہم کیا اب لوگوں کا دیکھیں گے میں نے بولا نہیں وہ تو ٹھیک ہے بیٹی کہاں ہے اس کہ وہ اس باپ کے پاس میں نے بولا نہیں وہ عامر بھیا ا بھی ادھر ہی ہے وہ آتے ہیں ادھر ہی رات کو رات کو بھی اس صبح چھوڑتے ہے آئزل کو اسکول پھر عامر بھائی شام کو ادھر س فقد ہی آتے ہے بولا اچھا اچھا پھر مجھے کچھ میں نے کچھ اور ہی سنا میں نے بولا ٹھیک کہ پھر سناؤ گا میں لی نے بولا منہ رکھ کے بولا میں نہیں اس
پھر آپ کی اس کو کوئی کال
ہاں ہاں ہاں
آپ نے کی
نہیں وہ کہاں دیتی ہے وہ نمبر مجھے دیتی ہے کوئی نمبر بولتی اس پہ کرو اس پہ نہیں آتے جیسے آپ کو پرسو آیا تھا نا آپ کے نمبر پہ میں نے بولا اس پہ نہیں چلتا اب ابھی کری تھے میسج پلیز میری فائف کالز اٹھاؤ
ضرور جاؤ پہلے ہم آپ آپس میں کالس ختم کریں گے ٹھیک شاید آپ پرسوں میرے نمبر پر کال کر رہی تھی
کس پہ
میرا جو ہے نائن ون فور نائن آپ شاید اسی پہ کال کر اس پہ کہاں بھی نے یوز کیا تھا نا میں کری وہاں میرے بھائی کے دوست کا نمبر یوز یہ والا
سوچ رہی ہو نا کی یہ جو اس
پھر مجھے کس نے کی کال آج بسماں نے بولی آپ کو تو جاتی ہے دیدی کال میں نے بولا پھر شایرہ کو آئرر ہوگا اب پھر مجھے سمجھ آیا آپ نے یہ
ہاں
اس نمبر پہ کیا اور کوئی دقت نہیں اب ہم مل لیں گے میری ہے ابھی ٹین کالس آپ کو کتنی کالز ہے ابھی آپ کو بہت ہوگی آپ جب سبمٹ کرو سبمٹ کر دی ہو
ہاں ہاں ہاں
سبمٹ کرنے کے بعد مجھے آپ نا فرینڈ کا ایک اسکرین شاٹ بھیجنا میں دیکھوں گی آپ کو کی آپ کی بیٹی کہاں ہے
وہ نانی کے پاس ہے وہ دیکھ رہی ہے ٹماٹر نیچے ٹی وی پہ
نا دکھایا کرو
اب کیا کروں وہ ٹماٹر صرف دیکھتی ہے وہ دیکھتی نہیں صرف سنتی ہے اس کو دھیان نہیں ہوتا ہے وہاں سے لیکن وہ سنتی ہے دھیان اس کو دوسریے چیزوں کی اور ہو
کچھ کھائی پی وہ
ہاں کہاں کھاتی اب میں نے اس کو تال بھینا بنایا تھا ابھی باجروں نے مجھے دیا تھا آب زمزم بولا آپ تال بھی میں یہی ڈالو کوئی بات نہیں کھائے گی اب دو تین اسپون لیے باقی نہیں کھایا میں سوچا بعد میں دوں گی اب اگر موڈ ہوگا اس کو کھانے کا تو کھائے گی
ہاں مجھے بھی دے دینا تھوڑا سا میں دیکھتی ہوں اگر میری بیٹی لے لی پھر میں اس کو ایک پیکٹ ہی لاؤں گی
ہاں وہ اچھا ہے بول نا وہ وہ بچوں تیز بچوں کے لیے اچھا رہتا ہے
مجھے لگتا ہے رو بھی ہے نا وہ جیسے کہ اس ایپ کی کوالٹی ٹیچر ہے جیسے کہ
نہیں نہیں یہ بات ہم کریں گے بعد میں
ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کیا پکایا سبزی میں
ہم نے پکایا ہے ساگ اور چکن
اچھا کیا اور آج موسم کیا ہے مصیبت گرمی کتنی ہے ہم سوچ رہے اتنی گرمی ہم نیچے جائیں گے سونے گرمی ہے بہت زیادہ
ہ ہیٹ ویو ہے نا ابھی
اور کیا مر گئے دم ہو رہا ہے جیسے میں نے ایشا کو ابھی باہر ہی نکالا سڑک پہ ہی
کیا ہی کر سکتے ہیں بہن
اور کیا
کچھ سالوں میں مجھے لگتا ہے اب کشمیر میں بھی اے سی وغیرہ سسٹم رکھ رکھنا پڑے گا
صحیح میں سے سب بہت دم ہے
میں نے ب نام ع یال تو اب ہم نی
ہاں یہی ہے لیکن مجھے نہیں ہے گگر میں گرمی اتنی جو ادھر ہے نا اتنی نہیں ہے ہمرا تو وہاں پہ فین بند ہی کرتے ہیں
تو ہاں
گھر میں نا اپنے گھر پہ
کیا
میں نے بولا ادھر نہیں ہے مجھے اتنی گرمی
گرمی
مجھے بھی نہیں ہمیں ہم فین ر کو بند کرتے ہے پھر ہاں
یہ زیادہ گرمی بھی
اور سناؤ آئزل جان کیا کر رہی ہے
بس اس نے چوٹی کری تھی وہی صاف کر رہی تھی
چل ٹھیک ہے اور باقی سب ٹھیک
ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو خود
ہاں شکر اللہ کا کیا کرے گرمی بہت ہے
عرفان کو شاعر عرفان کو بہت عذاب ہے علی کی
دونوں آئی میں ہے ایک آئی میں
دونوں کو ڈاکٹر نے بولا ار لانے کو کر اگر فرق نہ ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کر پھر ایڈمٹ بیٹھنا
ہ دشمنن نن دشمنن نن ہ ہ
وہ بہت آزاد ہے شاعرہ
ہاں یہ اوپر سے تھے نا اس کو آئز کی کھود کی ہوتی
مٹ گ ی چ پرولم ہے
و وہ اس کی وائف کو فرق ہوئی
ہ اس کو وہ سیکھا لگ گیا نا
وہ کہاں ہے
دیگری
اچھا وہ نا وائف کہاں ہے
نہیں کچن
اچھا میں سوچ رہی تھی آج میں اس کو آؤں گی خبریں لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ماما وا کش تو کر دی عرفان کو نا ماما کچھ تو بات سے بول رہی تھی ہم جائیں گے کھبریں اس کو
پانچ شو کو نہیں ہوائی
ہاں اسی میں آ گئی بازلا اسی میں عائشہ نے پتہ نی آنکھ کو کیا کیا
کیونکہ یہ لگ فکر گئی تو کمر واڈی جو نیت ہے نا اس کو لگ گیا ہے اس کا
میں بولی ائے فلو ہے شاید
وہ اللہ سب کو خیر کرے عرفان کو ڈاکٹر نے بولا جو یہ ڈالے گا اس کو بھی بولنا ہینڈ واش ہینڈ واش کرے اس سے بہت برا ہے مجھے ایک آنکھ میں لائٹ کو تھوڑا بھی ا جاتا ہے
دشمنن
یہ نا اس کو تھوڑا سا وہ زد گا ہے بلر دکھ رہا ہے تھوڑا سا
ہاں ہاں ہاں کوئی نہیں اللہ تعالی شفا کرے گا اس کو جہاں تھا نا اسی ڈاکٹر سے کے پاس جاؤ وہاں
اس نے کہا آپ کے ہسبینڈ آئے کہ وہ کل آئیں گے
نہیں وہ کل آئیں گے آج کہاں آتے ہیں وہ سیٹرڈے آتے
ستردے تو کیا ہی کر سکتے ہیں سب کو اپنینی سیکریفائس ہے نا
اس کو بہت زیادہ کام ہے گھر پہ تبھی وہ بول رہے میں کیا کروں اب ادھر ادھر آنے میں اس کو ففٹین ہنڈرینڈ لگ پیٹرول میں باقی سب چیزوں میں میں نہیں اس کو بولا اچھا مت ایا کرو اپ اور وہ بول رہا تھا مجھے عشہ کی بہت یاد آتی ہے میں نے بولا پرسو ہی دیکھا بولا نہیں اس کو میں سنڈے کو گھمانے لوں گا کہیں پہ تو
ہاں بچا بھی تو پہلے ہو جایے
تنگ آتی ہے اس کو میں وہاں وہی لوں گا میں نے بول ٹھیک ہے
پھر مجھے بھی لینیوں
ٹھیک ہے تو میں بھی لوں گی بس دو مز
جرمنی ہو گئی آپ کو یاد ہے جرمنی گئے تھے یہاں وہی لاسٹ ایئر
ہاں ہاں ہاں یاد ہے
یہ نرویا میں پاو نا
اور کیا بہت زیادہ آ پ نے آئزل کو کتنے نہ مارا اس ٹائم وہاں پہ
دوسری جناب
بچے کہاں بیٹھتے ہیں پاگل کرتے ہیں انسان کو
کیا کر سکتے ہیں بچارے کچھ دن ہی ہوتے ہیں ان کے
کال کر کر کے آپ فون کرنا پھر مجھے
چلیے ہاں ایک دو دن ایک میں ہے نا کچھ سیکنڈ ابھی رک ساڑھے دس منٹ پہ کاٹنی چاہیے کال
ہاں مجھے پتا ہے میں نے بولا اس کے بعد
تو اس کے بعد رکنا ابھی میں تب میسج پانچ منٹ رکوں میں بیٹی کو ڈائی پر لگاؤں گی میں میسج کروں گی کرے پھر آپ مجھے ایک کرنا میں آپ کو یہ کروں گی
میں نے بولا تھا فون اٹھاؤ فون نہیں اٹ
میں آپ کو بتاؤں گی ابھی اس کا فون پہ بتاؤں گا ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ بیٹی کو میرا پیار دین اور کال سبٹ سبمٹ کر د ہو
ہاں ہاں
چلو
اوکے